ہلو سلام وعلیکم وعلیکم السلام رحمت اللہ برکت اور سب خیریت
جی اللہ کا شکر ہے سب خیریت سے آپ بتائیں
اللہ کا شکر ہم بھی الحمد للہ خیریت سے ہیں اور بس بیٹھے تھے ابھی کھانا بنا کے بیٹھے تھے مش جی ہاں ماشاء اللہ بن گیا کھانا آج میں بنائی ہاں آلو کی بجیاں روٹی اور سوکھی پنیر کی سبزی
جی ماشاء اللہ بہت اچھا ہے
اور اور آپ کی امی ٹھیک ہے
جی ماشاء اللہ سب لوگ ٹھیک ہیں امی ابو سب خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے
جی اور بھا بھی بھائی آپ کے ٹھیک ہو گئے
جی ماشاء اللہ وہ بھی ٹھیک ہے ابھی ان کی طبیعت خراب تھی ایڈمٹ تھے اب وہ گھر آ گئے ہی
الحمد للہ اچھے ہی رہے بھائی ان کو بولیے نماز وماز پڑھا کریے اللہ تعالی سب کے دکھ درد سب ٹھیک کریں گے
جی صحیح فرمایا آپ نے اللہ سے دعا کیجیے گا کہ ٹھیک رہوں
ہاں ہاں بے شک بے شک ا اللہ سے دعا کریں گے سب کی تکلیف دور کرنے والے اللہ تعالی تو ہے ہی نا اور اور نماش او
اور آج کل وہاں کا موسم کیسا ہے
بہت آج کا موسم صبح لگتا رہا پانی برسے گا پھر دھوپ پھر بدلی پھر دھوپ پھر آپ پورا دن آج ایسا ہی نکلا دھوپ بدلی میں اب شاید رات میں گرے پانی یہ تو الله تعالی کے اوپر ہے ان کے انہیں کا تو ہے یہ ہاں کہ قدرتی تو دیکھ یہ نا صبح بدلی لگتا رہا خوب تیز پانی گرنے والے پھر دھوپ پھر بدلی پھر دھوپ پھر بدلی
ہاں بارش کا موسم لگ گیا ہے نا تو وہ ایسا رہے گا ہی
جی ہاں
بارش کے سمے ا نہ کہیں آپ جا سکتے نہ آ سکتے جی برسی جات تو اچھا ہے ٹھنڈک م ہو جائے گی
ہاں ہاں ہاں اور بتائیے
سمے تو کہیں آنے جانے
کہیں نہیں ہے اتنا بارش ہاں خوب پانی گر رہا گندگی رہتی گی بہت اور وہ بارش ہو او پر سے لائٹ چلی جاتی ہے
تب تو اور غصہ آتی ہے
ہاں
جی
اور بتائیے کھانا پینا بن گیا
جی جی بن گیا کھا نا آج قورمہ بنا ہے
اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی سبزی بنائی ہے یہ سب سبزی سے بچے خوش ہو جاتے ہیں
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے یہ سب کھانے کھا بھی لیتے ہیں
ہاں کھاتے ہیں مم امی کیا بنائی ہے یہ بنا ئی ارے بھوک مرگئی امی کیا بنائی ہے آج یہ واؤ ممی کتنی اچھی سبزی بنائی ہے
جی بچوں کا دل تو اسی میں لگا رہتا ہے
واؤ ممی کتنی اچھی سبزی بنائی ہو تو لگتا ہے ہاں دل کو ٹھڈک کی کھالیں گا اور جب بول دیتے ہیں ہا مم کتتی ممی کیا بنائی ہو لگتا ہے مرجھا گیا اب یہ تو کھانا چھوئیں گے نہیں
صحیح بات ہے صحیح فرما رہی ہیں بالکل آپ
تو بلگم بولے ایسے کھانے میں ہاں ایسے کھانا میں دھیان دیتے ہو ایسے نماز وماز میں دھیان دیا کرو مممی آ پڑھ کے آ گئے نماز امی نماز پڑھ کے آ گئے ہم
جی ماشاء اللہ بہت اچھے بات ہے آپ کے بچے پڑھتے ہیں نماز
جی ماشاء اللہ
ماشاء اللہ اچھی بات ہے سب کو پڑھنی چاہیے ہم سب
اور کیا ہاں ہاں با جب ما با با اور کہ بڑوں ہی سے تو چھوٹے سیکھتے ہیں جب ہم پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے تم ہماری دیکھیں ہمارے بچے بھی کریں گے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اور وہی گھر میں رحمت برستی ہے جس گھر میں ہم اللہ کو یاد کریں گے
جی اللہ کو یاد کریں گے تب تو اللہ ہمیں یاد کریں گے
اور نہیں تو کیا نہیں تو ہم لوگ کی کیا وہ ہے دینے والے تو اللہ ہیں
جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں اللہ ہی تعالی دینے والے ہیں ہر مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں
جی جی الحمد للہ اور
جی بس یہی جی ابھی بھائیجان لوگ آئے تھے تو گئے تھے گھومنے ساتھ ان میں سب تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا
اممم ماشاء اللہ ساتھ میں رہتا ہے پریوار تو کتنا اچھا لگتا ہے گھومنے میں بھی ہاں بچے ہاں
گھر کی رونق ہی بڑھ جاتی ہے سارا پریوار ایک ہو جاتا ہے تو
یا اللہ ماشاء اللہ صحیح بول رہی ہیں اور بتائیے اب آپ کہاں کا پلان بنے گا کہاں جانے والی ہیں
اب ابھی تو فل حال کہیں نہیں جائیں گے بچوں کی اسکول بھی کھول گئی ہے تو اب سب اپنے اپنے گھر چلے گئے ابھی اپ آپی لوگ بھائی جان لوگ سب آئے تھے تو اچھا لگ رہا تھا گھر پہ رونق ہو رہی تھی گھر پہ اب سب چلے گئے تو تھوڑا اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے اب سب کی اسکولیں کھول گئی ہیں سب سب پڑھائی پہ اپنے مصروف رہتے تے ہیں جی
کے لیے چھوٹا بچہ بھی تھا لے کے آئی رہی ہے اور وہ خوب اچھا لگ رہا تھا خوب رونق تھی چلی گئی تو بالکل سناٹ ٹا ہو گیا بچوں سے ہی گھر بچوں سےصحیح بولی بچ چوں کے ہی رہنے سے گھر بہت اچھا لگتا ہے
جی
نہیں تو ہو گیا آپ آ ادھر ادھر اپنا نماز قرآن میں بیٹھو
جی انکو صحیح فرمایا آپ نے اپنا نماز پڑھو قرآن پڑھو تو اسی میں ٹائم پورا چلا جاتا ہے یہاں وہاں بیٹھنے سے اچھا
اور
اللہ کی تلاوت کریں نماز پڑھیں بچوں کو سکھایں جی
اور بتائیے
جی اور آپ کے بچے ٹھیک ہیں
ماشاء اللہ اچھے میرے ٹھیک ہے ابھی بڑا والا آ گیا ہے چھوٹا والا بیٹھا تھا بولا ممی چائے بنا کے دے دیجیے تو چائے دیے اس کو بنا کے
اچھا
پیا ہم بولے چائے پیو چلو اذان ہونے والی ہے نماز پڑھنے کی تیاری کیجیے
جی ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے اپنے بچوں کو نماز کے لیے بولو کا
کتنے ٹائم لگتا ہے پانچ دس منٹ اور کیا پھر تو پورا دن تو انسان بیٹھا ہی رہتا ہے اس س میں بھی نہیں نکال پاتے الحمد صحیح بولی ہیں آپ یہی پانچ دس منٹ ہی تو ٹائم نہیں نکل
جی ابا فون چلانا تو آدھے آدھے ایک گھنٹے نے
گھومنا ہو فون چلانا ہو تو بہت تیج
جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں نماز پڑھنے لگو تو جی سب کھیریت سے ہیں سب ٹھیک نماز پڑھنے لگو تو خود دل لگا رہتا ہے پھر نہ ہی پڑھو تو اندر سے عجیب سا لگے گا کہ پڑھ لیں ہم
ہمم ہاں الحم آپ بالکل صحیح بولے گی اگر تھوڑی دیر ہو جاتا ہے نماز میں تو نہیں پہلے یے کر لے پھر دوسرا کام کریں کہیں جا رہے ہیں اپن تو لگتا نہیں نماز پڑھ کے پھر جائیں
جی وہی ابھی تھوڑا اسٹارٹنگ میں تھوڑا تو وہ کر لو تو صحیح رہتا ہے عادت ہو جاتی ہے پھر
ہاں
نہ پڑھو تو پھر وہ من
پھر وہ پھر بالکل ہٹتا وہ سیتان نہیں وہ ہٹاتا جاتا ہے ہٹاتا جاتا ہے
اچھا صحیح فرمایا بالکل آپ نے
ہاں
اب یے ہے کہ بارش کے سمے یہی لگا رہتا ہے کہ بس لائٹ نہ جائے
لائٹ بس یے تو لائٹ ہی تو پریشان کرتی ہے کہ دو دو گھنٹہ چلی جاتی تی یاد بارش میں ہاں بہت پریشان ہو جاتے ہیں پڑھائی لکھائی میں آج اٹھا چھوٹا والا اٹھا کالج گیا کالج سے آیا تو کھا کھانا وانا کھا کے نماز میں پڑھ کے شو گیا پھر اس کو اب اٹھایا چھ بجے بھیا اٹھو نماز کی تیاری کرو اٹھا ہے پھر چائے وا پیا ہے
ماشاء اللہ بہت اچھی پرورش کی ہے آپ نے
جی ماشاء اللہ الحمد للہ بہت اچھی بس انشاء اللہ ایسے ہی بچے رہیں ہھٹکے نا ادھر ادھر میں بالکل لائن صحیح لائن میں لگے رہے
امین ایسا ہی ہوگا
ہمم اور بتائیے اور سب ٹھیک ہے شاپنگ واپنگ چل لہی
جی
شاپینگ چل لہی
جی ابھی ساپینگ کا سونچ تو رہے تھے گھر پہ شادیاں پڑ رہی ہیں تو سوچ رہے تھے کچھ کپڑے و لباس لے لیں اچھے لباس آئے ہیں مارکیٹ میں
ہاں تو پھر کرئیے شاپنیگ
جی جی جی میں اب سوچ رہی تھی اپی لوگ آ جاتی تو پھر امی جان کو لے کے جاتے ہیں سب لوگ مل کے لے لیتے ہیں
ہاں ماشاء اللہ ساتھ میں سب کوئی جاتے ہیں شاپنگ کرنے تو کتنا اچھا لگتا ہے یہ لے لو وہ لے لو وہ لے لو وہ لو ہاں آپ یہ لے لیجے آپ یہ لے لیجیے آپ آپ کے اوپر یہ اچھا لگے گا آپ کے اوپر یہ اچھا لگے گا
جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اچھا لگتا ہے ساتھ میں جاؤ اکیلے جاؤ تو سمجھ میں بھی نہیں آتا کیا لوں کیا نہ لوں ساتھ میں رہتے ہیں یہ لوگ تو بتا دیتے ہیں یہ لباس اچھا لگ رہا ہے یہ اچھا لگ رہا ہے وہ
الحمد للہ صحیح بات بولی ہے آپ
جی اب ان لوگوں کو بھی شاپنگ کرنی تھی ہم لوگوں کو بھی کرنی تھی تو وہی باتیں ہو رہی تھی کہ کیا لباس لیں گے آپ چلتے ہیں ساتھ میں تو ساتھ میں چل کے لے لیں گے ابھی نئے نئے لباس آئے ہیں مارکیٹ پہ
جی ہاں
شادیوں میں تو لگتا ہے نیا نیا پہنے وہی وہی کیا سب دیکھتے ہیں سارے خاندان کے لوگ آتے ہیں
صحیح نام د صاحب بہت صحیح بولی ہے وہی یہی کپڑا پھر وہی وہی والے کپڑے پھر پہنیے تو
جی
ہوں ہے شادی ہماری نند کی لڑکی کے یہاں بھی ہے تو اب ہم کو بھی تیاری کرنی ہے اس کو کپڑے ان کے ہسبینڈ کو کپڑے خود کو کپڑے خود کے بچوں کو کپڑے تو جس کے یہاں شادی رہتی ہے ان کے یہاں تو خرچہ اپنے یہاں بھی خر
صحیح بالکل صحیح فرمایا آپ نے شادی دوسرے کی یہاں رہے گی اور ٹینشن یہاں بڑھ جائے گی یہ لینا ہے وہ لینا ہے وہ دینا ہے ہر چیز
صحیح بولی رہی ہیں آپ
آئیے گا آپ بھی ہمارے ادھر
جی ہاں ہاں الحمد للہ آئیں گے انش
چل نا ارے ہون جی انشاء اللہ ا مارکیٹ چلنا ہوگا تو آپ بتائیے گا تو ساتھ میں چل دیں گے اپن بھی
ہاں الحمد للہ بتائیں گے کال کریں گے تو پھر چلیے گا
جی جی انشاء اللہ ضرور مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ماشاء اللہ انشاء اللہ پھر سے بات ہوگی اللہ حافظ
اوکے اللہ حافظ